الل علیکم وعلیکم السلام ٹھیک ہے آپ بچے سے
بس بڑھیا آپ سناو آپ ٹھیک ہو میں ترال سے ہوں ترال لورگام سے
اچھا بھائی جان مجھے یہ بتایا بھائی جان کہ آپ کہاں سے ایک بجے کے بعد تھے
میں گیا تھا ادھر ہی گھومنے اور نیند ویند کری اچھے سے میں نے
اچھا تم فون کے ساتھ ہی گئے تھے پھر کہا فون آیا پھر فون ہی نہیں کیا
جی کال آ رہی ہے اب کیا کرو پتہ نہیں اور کون کر رہا ہے ارکان فرینڈ کر رہا ہے کال
آاں
ارکان فرینڈ
اچا ٹھیک اس کو کہو ہم ابھی بزی ہیں
ہاں بالکل ہوی اور بتاؤ بس بڑھیا آپ سنائی کیا کر اور پتائی کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھا ہوں آپ بتائیے
بس شکر شکر رب کا
کیا کر رہ ہیں وہ لیپ ٹاپ کدھر ہے آپ کا
لیپ ٹاپ ادھر ہی ہے میرا
ذرا یہ کیجیے
کہھ
اسی سے بات کیجیے
جس سے
میں اس پہ آپ کو ایک لنک بھیجوں گا اس پہ کلک کرنا ٹھیک ہے
کیوں خیریت ہے نا
ہاں
پھر بھی
خیریت ہے نا ہم کریں گے ادھر سے پڑھائی بھی ادھر سے یہ بھی ہے نا ہے نا ٹھیک بات ہے نا
بس کال ایک کریں گے اس کے بعد کریں گے پھر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پانچ کال مکلائیں گے
ہاں
ہے نا
پانچ کل مکگلائیں گے پھر دیکھتے ہیں
ہاں پانچ کال ختم کریں گے پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے وہ بات بھی صحیح ہے
کوئی بات مسئلہ نہیں اس کو ہم کلیر کریں گے پھر اس کے ساتھ ہے نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اس کے بعد آپ کرو گے پھر میں کروں گا ٹھیک ہے
ہاں بی بی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
بی بی ہے اور موسم حال چال
موسم ابھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے
اچھا
ہاں ایک بجہ سے بارش نہیں پڑی تو موسم مجھے لگ رہا ہے ابھی ٹھیک ہے
میں نا بال باہر گیا تھا میں گیا تھا کھیت پر
ہاں وہاں بارش کا پانی جو
کہ میں نے وہ سیو کیا نا لیکن اس کا وہ ویڈیو سیو نہیں ہے آڈیو سیو نہیں ہوتا ہے اور وہ سیو نہیں ہوگا تو پھر اس ویڈیو کا مزہ ہی نہیں ہے
ہاں بالکل بالکل آپ کا آپ کی بات ٹھیک ہے
وہی نا پھر اس نے تھوڑا پرابلم کی ورنہ ویڈیو نا بہت ہی اچھا بن گیا تھا
ہاں وہی وہی بات ہے نا
چلو کیا ہی کر سکتے ہیں
ہاں وہ بھی بات صحی ہے تو ٹھیک ہے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پشن آپ کے اسکرین پہ آ چکا ہے سافٹ ویئر کوڈنگ از فریلی اویلیبل آ د ہے
تو کیا چ کرور توک ہے یہ مت کرناا یاد تو
ہاں وہ بات صحیح ہے
ہاں بس تم ویٹ کر میں بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے
ہ
بس روپی ٹینشن نہ ہی لو
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں کوئی کوئی آشچر نہیں
ہوں بھائی
اور بتائیے کیا کر رہے ہو آپ
بس میں تھوڑا ایڈٹ کر رہا تھا نا
ہاں
ہاں
کیا ایڈٹ کر رہے تھے
ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا
ٹھیک ٹھیک
ہاں جان
اور بتائیے
اور آپ آپ سنائیے کچھ خاص ترین مزہ ہے
مزہ بہت ہے ادھر آ جا ادھر ہی مزے کریں گے ادھر سے
ٹھیک
ہاں آ جاؤ کبھی آ جاؤ یہاں اپ تو آتے ہی نہیں ہو یہاں
تے کہا تھا آنے کو تو تو آیا کیا
کب
ارے کہتا ہوں آجا آج ہی
ٹھیک اچھا اچھا آپ کیا کرنے گئے تھے ادھر کھیت پر ہاں
یہ آپ نے جواب کیوں بدلا میرا
بتائیے کیا کرنے آئے گئے تھے آپ
میں گیا تھا کھاد ڈالنے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اس میں گاس اگئے گا
ہوں ہوں
ہاں جی
ٹھیک ٹھیک اور خاص کچھ بتائیے خاص کچھ بتائیے گا آپ
ارے خاص کیا خاص تو آپ ہے جی جناب
ہاں جناب کیا ا جناب وناب مت کہیے ہم جناب نہیں ہیں
کیوں
ہم جناب نہیں ہے ہم ابھی چھوٹے بچے ہیں ابھی
نہیں نہیں یار آج تو میرے لیے خاص ہے
اور یہ جھوٹ ووٹ کسی اور کو بولو یہ ان کو پتتا ہے
سچ بو رہو یار
کیوں ابھی بہت ہی دوہرا رہی ہو
میں کوچ سچ بول رہا ہوں کی بھائی جان
نہیں نہیں نہیں یو آر ڈوئنگ رانگ تھنگس
نو نو نو ایسی بات نہیں یار
وہ ایک غلط ہو گیا ادھر کیا غلط ہو گیا کچھ نہیں ایسے ہی بول رہا ہوں
ہا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے
نہیں نہیں تھینک یو بہت ہی آنند آیا آپ سے مل کر
بتائیے بتائیے اگر بچانا ہے کچھ
کیا بتائیں گے آپ کو بھائی کیا
آپ کو کچھ بتانا تھا اس لیے
نہیں نہیں ہم کہاں بتائیں گے کچھ ہم تو ایسے ہی سیدھے سادے بندے ہیں
بتاؤ بتاؤ نا آپ کیا بات ہے
نہیں نہیں کچھ نہیں یار
ارے بولو نا یار
کیا بولیں گے ہم
بولو بولو اگر کچھ بولنا ہے تو بولیے
کیا بتائیں گے ہم
اچھا کچھ خاص بتاؤ جو ابھی ہم نے نہ سنا ہو
آپ نے سنا ہے سب سنا ہے آپ نے
کیا
ہر ہر کسی زبان پر آپ مہارت رکھتے ہو انگلش ہو اردو ہو کشمیری ہو
ارے بھائی جان میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ خاص بتا جو میں نہ سنا ہو ابھی تک
اب تو ہر چیز کے ماہرین ہو آپ کو ہر چیز پر مہارت ہے اپ سب سنتے ہو
آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہی ہو میں کہتا جو میں نے نہ سنا ہو وہ مجھے بتائیے
مجھے پتہ ہے سب آپ کیا کہنا چاہیں گے چاہنا کہنا چاہ رہے ہیں
اب شاید مجھے لگتا ہے ٹیو اینو ہے
آپ شاید ٹنو ہے
ہاں تھوڑا سب میں نے لگایا پیک
مجھے لگ رہا ہے بھائی جان اس لیے
نہیں اس لیے میں یہاں سے ایگزام دے رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں دو دو کام کر رہا ہوں نا ابھی
اچا اچھا اچھا ٹھیک
وہ بات بھی ہے نا
ارے اپ تو مہان ہے مہان
استغفر اللہ مہان پرادگار ہیں بس
آپ مہان ہے بھائی جان مہان
میری زندگی میں ایک دن ایسا آیا دیکھو سنو میری بات ابھی میری زندگی میں ایک دن ایسا ایسا دن آیا جب میں نہیں نہیں جب میری باری بار باری تھا اور سب میرے چنو میں تھے
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں
پھر ایک دن طوفان آیا اور میری چھوٹی سی کشتی
اچھا
ڈوب کر
ہوں
ڈوب گئی اس پر
ہوو گئے
ہاں
کب ڈب گئی
پچھلی بار تھی نا میری ناؤ کشتی ادھر ڈوبی نا ادھر کیا بولتے اسس کا جہللم میں
اچھاا اچھا ٹھیک
ہاں
چلو اس کو تا طاقت ہاردکا
تار نہیں بولتے اس کو اس کو بولتے وہ ہو اللہ اس کو حوصلہ د
وہی نا بائی جان
تار کا منی مجھے پتا نہیں ہے نا اس لیے
اچھا اچھا
تار تار بولتے ہیں نا اس کو جو ریشمتار ریشمتار وغیرہ ہوتی ہے
اچھا اچھا میں بس یہی کہوں گا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سوراخ زندگی علامہ اقبال کا شاعر ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراخ زندگی اگر ت میرا نہ بن سکا لیکن اپنا تو بن
بالکل بالکل
اور اسی کا اشعارہ ہمارے غالب صاحب کا کہ وہ یوں کہتے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر پر ہیی بھول کرتے آئے غالب
ہوں
دھول چہرے پیتے اور آئناہ صاف کرتے رہے
صاف کرتا رہا تو انسان
بات صحیح ہے
بالکل بالکل
وہی بائی جام
دھنیہ واد اب یہی سے کال کروں کروں کیا اپ نے کال کروں گا اپنی کال کروں گا
ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں کرو گے آپ کا انتظار رہے گا آپ کا بے پناہ انتظار ہوگا
ٹھیک ہے تو پھر کاٹ کرے کاٹے کٹ
اوکے جناب
اس کو اس کو نیچے کریڈٹ پوائنٹ چیک کرنا کتنے آئے ٹھیک ہے
اوکل بچان ٹھیک ہے